ال سلام
وعلیکم السلام
اور سب ک ہاں سب کھیتے اچ سے
جی میں بھی الحمد اللہ سب ٹھیک ہے
اور بتائیں کیا ہو رہا
کچھ نہیں بس ایسی بیٹھی ہوں گھوم کر کے آئی تھی باہر سے
باں مم
تو ابھی فری بیٹھی ہوں
او آپ کو گھومنا پسند ہےئے کیا آئے دن آپ گھومتی رہتی ہو
جی جی مجھے بہت پسند ہے گھومنا کس کو نہیں پسند ہوتا ہے
یہ بات تو ہے
جی میں مطلب ہر دن تو نہیں پر ہفتے میں ایک بار گھومنے چلے جات تو کہیں نہ کہیں یا تو پھر کہیں پارک چلی جاتی ہوں یا تو کہیں ریسٹورینٹ چلی جاتی ہوں کھانا کھا کے چلی آتی ہوں یا کوئی میلا یا کچھ بھی لگتا ہے تو میں وہاں چلی جاتی ہوں اس سے کیا ہے نا ہمار مائنڈ فریش ہو جاتا ہے ہر ٹائم گھر پہ رہنا گھر کے کاموں میں لگے رہنا بہت مشکل ہوتا ہے پھر چڑچڑا پنانے لگتا ہے اس لیے ہفتے میں ایک بار گھوم آتی ہوں تو وہ اچھا ہوتا ہے
ضروری بھی ہے گھومنا چاہیے مطلب جب انسان پورے ہفتے بھر تھک کے ایک آدھ دن گھومنے جانا چاہیے اس کا مائنڈ فریش ہوتا ہے مطلب پھر کلیرٹی آ جاتی ہے دماغ میں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا کرنا چاہیے اور بہت سارے طریقے بہت سارے آئیڈیاز آتے ہیں
جی بالکل
ہوں
آپ کو گھومنا پسند ہے کیا
مجھے تو بہت پسند ہے مجھے تو مطلب اگر روز گھومنے کا کچھ کام رہتا جیسے کوئی گھومنے کی سیلری ملتی تو وہ تو ابھی امبانی ہوتا
جی جی صحیح بولے آپ صحیح بولے پھر آپ کو کون سی جگہ زیادہ پسند ہے جانا گھومنے کے لیے ایسا کوئی آپ کو ا پسند جہاں آپ مطلب آپ کا سپنا ہو کہ آپ جائیے وہاں گھوم کر کے آئیے
ویسے مجھے جگہ تو بہت ساری پسند ہے جہاں میرے جانے کا من ہے لیکن اگر ویسے سے بولا جائے تو مجھے پسند ہے ا نیچرل جگہ بہت پسند ہیں جیسے پہاڑی علاقہ ہو گیا پھر
جی جی
جو جھرنے والا علاقہ ہو گیا وہ سب ویسی جگہ بہت پسند ہے ایسے جیسے کہ کشمیر ہو گیا انڈیا میں پھر اس کے بعد وہاں ہماچل پردیش شملہ پھر منالی وہ برفیلی جگہ بھی بہت پسند ہے اور پھر ہاں جو میں مطلب وہ بچپن کیا کہتے ہیں اس کو سپنا ہے کہ ایک بار ضرور جاؤں گھومنے جاپان
جی جی مجھے بھی مطلب ایسا ہے کہ برف والے جگہ پہ مجھے بھی جانے کا ایک سپنا ہے خواب ہے کہ میں جاؤں میں دیکھوں کیسا فیل ہوتا ہے کتنا ٹھنڈ لگتا ہے کیا ہے نا کہ ہم لوگ ویسا فیل نہیں کر پاتے نا کہ برف کو برف کے اندر جانا اس میں کھیلنا کودنا برف کے وہ باؤل بنا کے مارنا یہ سب مجھے مطلب ایک سپنا جیسا لگتا ہے کہ میں دیکھوں مجھے کیسا فیل ہوتا ہے اور پہاڑی علاقہ تو یہ سب بہت اچھا لگتا ہے صحیح بولے آپ
اور بھی جگہ مجھے بہت ساری جگہ ہے مطلب ایسے پسند میں جیسے کہ ایک جاپان میں نے بتا دییا وہاں کی صاف صفائی وہاں کے گھر چلے کے بعد اسٹریٹ تک ساری چیزیں مطلب جو ایک شبد کہتے ہیں نا آج کل کے زمانے میں ایستھیٹک لگتا ہے تو وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جاپان اور پھر اس کے علاوہ مجھے پسند ہے ایجپٹ ایجپٹ میں جو وہ پیرامڈ وغیرہ مجھے ایک بار جا کے دیکھنا ہے کیونکہ میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ رہسیہمئی جگہ ہے وہاں پر پتا نہیں کیسے کئی ہزار سال پہلے لوگوں نے کیسے بنا دیا اتنا بڑا کیا کہتے ہے عمارت یا ڈھانچہ جو بھی بولتے اس کو کیسے بنا دیا اتنے سال پہلے مطلب وہی بولا جاتا ہے نا کہ اس ٹائم چککے کا آوشکار تک نہیں ہوا تھا پھر بھی بھی وہ لوگ نے اتنا بڑا بڑا اینٹے مطلب اینٹ کیا کہتے ہیں پتھر کہاں کہاں سے مطلب وہاں کا پتھر تھا بھی نہیں کہیں اور لے کے آنا پڑا تھا
جی جی ہاں وہ تو ایک مطلب کہ ایک بہت ہی دلچسپ چیز ہے اس کو جاننا یہ مطلب ایک ہسٹوریکل پلیس جانا بھی بہت اچھا ہے ادھر پہ جا کے جیسے بتایا جاتا ہے جیسے تاج محل ہو گیا پھر کچھ بھی اور لے لیجیے جیسے تو وہ لوگ وہ سب جگہ جانے کے بعد اس کی کہانی اس کے اسٹوری مطلب سب کچھ جاننے کے بعد بہت اچھا لگتا ہے کہ ایسا ایسا ہوا تھا اور ہم لوگ یہاں آئے ہیں جیسے تاج محل ہی دیکھ لیجے کتنا مطلب سنگ مر مر سے بنا ہوا کتنا خوبصورت لگتا تبھی بھی اتنا ہی اس کے یہ میں تو آج تک کچھ نہیں بنا تو وہی بات ہے کہ یہ سب چیزیں جگہ گھومنا جانا اور پھر اس کی فوٹوز کو رکھنا یہ سب بھی بہت اچھا لگتا ہے
یادگار بن جاتا ہے وہی بات ہے جیسے کہ ابھی ہم لوگ وہ ریلیجیس پلیس بولے تو وہاں پر سعودی عربیہ میں وہ مکہ مدینہ جانا ہے پھر وہاں مطلب مجھے وہاں بھی بہت میں نے جانے گا کیونکہ وہاں جا کے مطلب ایک ایک جو جگہ ہے وہاں کا واقع سن سن کے اس جگہ کے ہر ایک کونے کو دیکھنا مجھے بہت پسند ہے ایسا
جی جی وہ تو سب کا ڈریم ہے وہ جانا وہاں جانا وہاں جا کر کے مطلب اپنے آپ کو مطلب دعا کرنا وہاں یہ کرنا بہت مطلب خوش نصیبی ہوگا جو جائے گا وہاں
وہی بات ہے مطلب ایسا رہتا ہے نا کہ کوئی جگہ سے کوئی واقعہ جڑا ہو یا کوئی کہانی ہو تو مطلب اس جگہ کی جو وہ رہتی ہے نا کیا کہتے ہیں اٹریکشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے
جی صحیح کرمایا آپ نے
ہوں ہ
اور صحیح بھی ہے گھومنے سے کیا ہے کہ مائنڈ فریش ہوتا ہے فیملی کے ساتھ ایک ٹرپ ہو جاتا ہے سب کے ساتھ جی صحیح فرمایا آپ نے اور فیملی کے ساتھ ایک مطلب اچھا ٹائم کیونکہ کیا ہے کہ ڈیلی لائف میں ہم لوگ کیا ہے سب اپنے اپنے کام میں بزی ہے اپنے اپنے بچے اسکول جا رہے ہیں یہ وہ ان سب چیزوں میں بزی رہتے ہیں تو کیا ہے ایک ٹائم نکال لو مطلب سال میں ایک بار ہی ہفتہ دن لیے چلے جاؤ کہیں گھوم پھراؤ تو سب بہت اچھا لگتا ہے
وہی بات ہے نا اپنی فیملی کے ٹائم اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا کرو اور اپنے دوستوں کے ساتھ کرو مطلب ضروری ہے یہ سب چیزیں کیونکہ آج کل کے زمانے میں جب سوشل لائف زیرو ہو گئی ہے تو آپ کو کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈنا پڑے گا جہاں سے آپ واپس سوشل ہو سکو کیونکہ انسان ایک سوشل اینیمل ہی ہے اگر وہ اس چیز سے دور رہے گا تو وہ کچھ اور بن جائے گا ڈپریشن میں چلا جائے گا
فرمایا جی صحیح فرمایا بہت اچھا ہے یہ سب چیزیں تو کرنا چاہیے تو پیسہ کمانا ہر وقت صرف ضروری نہیں ہوتا اسے خرچ بھی تو کرنا چاہیے نا
یہ بھی ہے نا کہ پیسہ ہم لوگ کما رہے ہیں تو کس چیز کے لے کماارے ایک اچھی لائف فیل ایک خوشی والے خوشحال جی زندگی کے لیے کمارے ہیں نا پیسا مطلب ہم لوگ کو اپنی زندگی اچھی کرنی ہے تو اس کے لیے اپنا دماغ بھی اچھا رہنا چاہیے نا آئیڈیاز آئے جیسے کسی کو اگر بزنس بھی کرنا تو اس اچھے اچھے آئیڈیاز کہاں آتے ہیں ایسے ہی نائن ٹو فائیو والی جاب میں تھی نا آج یا تو پھر گھر میں گھر کی چکن چکن میں تھوڑ نا آئیڈیا تو ان کو آئیڈیز آتے ہیں جب جب ان کا پورا دماغ شانت رہتا ہے
جی صحی فرمایا آپ نے تبھی آپ نے دیکھا ہے بڑی بڑی کمپنی میں سال میں ایک ٹرپ رکھتے ہیں دیتے ہیں وہاں کے مطلب ورکر جو ہوتے ہیں ان کو مطلب ایک ٹکٹ دیتے ٹکٹ یا ٹرپ دیتے ہیں ہاں کہ ون ایئر میں فیملی پورے فیملی کے ساتھ آپ اپنے مطلب فیملی کیا اور مطلب بچے اور ہسبینڈ وائف ایک ساتھ مطلب اس طرح سے دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ اپنا فیملی ٹائم آپ فیملی ٹائم اسپینڈ کر سکے
ہ نہیں باہر کے دیشوں میں تو میں نے بہت سنائی بک لائف بیلنس کے لیے ہاں کیونکہ انسان کو معلوم ہے یہ چوہے کی طرح کام کرنے سے اچھا اس کو انسانوں کی طرح اگر وہ کام کرے گا تو بہت اچھا کام نکلے گا
جی جی وہی بات ہے نا جیسے اگر اس کو کمپنی کی طرف سے اتنا مطلب یہ ملے گا کہ ان کو گھومنے کے لیے فیملی سات ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے موقع دیا جائے گا تو پھر وہ واپس آنے کے بعد کمپنی کے بارے میں اچھا ہی سوچے گا چڑچڑا نہیں رہے گا
کمپنی کے بارے میں اچھا سوچے گا کمپنی کے گروتھ کے لیے وہ کچھ کرے گا اس کو کمپنی اگر کچھ پرووائڈ کری تو اس کے ریٹرن میں کچھ نہ کچھ تو دینا ہی چاہے گا نا کیونکہ انسان کا ایسا رہتا ہے نا موسٹلی انسان کو میں نے دیکھا ہے تو ان کے اندر یہ رہتا ہے خود داری ٹائپ کی چیز رہتی ہے یا تو پھر ایگو کہہ لو کہ اگر آپ کو کسی نے کسی نے آپ کو کوئی چیز دی ہے تو آپ اس کو لوٹانے کی کوشش ضرور کرتے ہو چاہے وہ ویسے نہ ہو لیکن اس سے بھی بہتر کرنے کی کوشش کرتے جہاں تک مجھے پت ہے
جی جی صحیح فرمایا آپ نے
جیسے آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے تو آپ تو مطلب یہی چاہتے نا دوبارہ کہ میں اس سامنے والے کو اور بہتر تحفہ دوں
جی صح ہی فرمایا آپ نے بالکل ایسے ہی سوچتے ہیں ہم تو ان کے سب ایسے ہی سوچتے ہوں گے
ہوں اب کچھ انسانوں کی بات نہیں کرے کچھ انسان رہتے مطلب ہی تو ان کی بات ہٹا دے باقی میں نے جتنے لوگ کو دیکھا ہے میکسیمم لوگ کو تو وہ لوگ تو ایسے ہی رہتے ہیں ہم بھی ہو گئے آپ بھی ہو گئے ہم لوگ تو ایسیے ہے نا کہ سامنے والا اگر کوئی اچھے سے بات کرے تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ اور اچھے سے ان لوگ کے سات پیش آئے
جی جیسے ایک نہیں ہوتا ہے جیسے اگر ہمارے گھر میں کوئی کچھ لا کے دیا کھانے پینے کا سامان بھی تو ہم ان کو خالی برتن نہیں واپس کرتے اس میں کچھ نہ کچھ بھر کے دیتے کیونکہ وہ ایک یہ ہو جاتا ہے نا تحفہ جیسا یہ ہو جاتا ہے
ہوں
تو وہ سب بھی بہت معنی رکھتا ہے وہ سب چیزیں بھی بہت دیکھی جاتی ہے
ہاں یہ یہ چیزیں مجھے اچھی لگتی ہے مطلب لوگوں کی کہ مطلب کم سے کم یہ چیز ابھی بھی چل رہی ہے جتنا بھی مطلب ہم لوگ وہ نہیں ہو گئے ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو گئے کہ یہ ساری چیزیں بھی بھول جائیں
جی جی صحیح فرمایا آپ نے ٹھیک ہے تو پھر پھر بات کرتے ہیں آپ سے
ہاں ٹھیک ہے اللہ خدا حافظ